السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور کیسی ہو
وعلیکم السلام اور آپ بتائیے آپ کیسی ہو
جی اللہ کا شکر ہے اپ کی دعا جی اپ بتائیں کیا کر رہی تھی
بس ار تو میں کی ہ نہیں اور
اور بس کچھ نہیں ہے ہم تو سارے کھانا وانا کھاتے سارے کام سے فارغ ہو کر بیٹھے تھے سوچا تھوڑی سی آپ سے بات کر لی جائے
ہاں صحیح کرا آپ نے بہت اچھا اچھا گا اور بتائیے میں ابھی ابھی کھانا کھا کے بھی بالکل بیٹھی ہوں
اچھا یہ تو بس چ تو فارغ ہو گئی آپ بھی
ہاں
ہاں تو میں نے تو اس لیے کرا تھا جی ج میں
میں نے تو آج نا مارکیٹ وال جانے کو ہ تو مارکٹ تو سانجا جائ گارہ کر گ بی جانے کا دن نہیںک کرتا تو میں نے آ تھوڑی سی آن لائن شاپنگ
ویسے تو ن بہت سنا جی ہ کیا کچھ کوالٹی بیکار ہوتی ہے اس کی تو میں نے کچھ کری تھی نا تو تو بالکل ٹھیک آ گیا ہے ہاں تو مطلب مجھے بت چا لگا ہو گیا اس سے ہاں فائ ے مگر میں نے کوئی ک کپڑا وپڑا نہیں منگایا تھا تھوڑا مطلب ایسے سلیپر منگائی تھی اور مطلب کہ گھر کا سامان وامان منگاائے تھے نا تو وہ زیادہ اچھا آیا تھا
اچھا
ہاں ہاں تو مطلب کہ اس سے تھوڑی سی ہیلپ صب بھی باہر نہیں جانا پڑا گرمی میں
ہوں صحیح کرا آپ نے آن لائن شاپنگ کر لی اس سے نا یہ ہوتا ہے اگر کوئی چیز غلط بھی آ جائے نا تو ہم ریٹرن بھی کر سکتے ہیں
ہاں یہ تو ہاں اب اب ایسا ہے کہ ہم دیکھ اب کچھ ہوتے ہیں کسی ٹکڑا وپڑا ہوتا ہے تو یہ تھوڑا خراب سا آ جاتا ہے تو ہے نا وہ دکھا نہیں چ اب جو ہان نہیں چیزیں ہیں وہ تو مطلب اچھی آتی وہ میں نے اب تو منگائی ہے نا بار تو مطبا اچ بھی تو میں تو میں تو آن لائن ہی رات بسے اور پھر اتنی گرمی ہو رہی ہے باہر جی جی ہاں ویسے بھی ا گرمیاں باہر کوئی جائے کہاں
ہوں گرمی میں تو بالکل نہیں جایا جا رہا اور ہوں
اب وہ ہے بلنکٹک تو اس پہ تو آل اوور انڈیا میں آٹھ منٹ میں ہوتی تھی تو مطلب اس سے تم ذرا سا مطلب جو دہی کا پیکٹ ہویا تھا نا وہ بھی منگوا لو گے نا تو وہ بھی وہ تمیں جلدی سے لا کے دے دے گا اتنے پیسوں میں
ہاں ہاں
پڑے گی تو ہماری اتنی ہیلپ ہو جاتی ہے اس سے
ہاں اچھا ہے بہت بڑ بہت بڑھیا ہے تو اچھا ہو گیا کیا آن لائن شاپنگ ہونے لگی آس پاس سٹی مال وغیرہ وغیرہ اتنے ہو گئے ہیں بلینکٹ وغیرہ اور بہت اچھا ہو گیا ہے انسان اپنے آس پاس سے یوںیں بھی سبزی تلک منگا سک کچھ بھی ہو اپنا آن لائن آن لائن سرچ سرچ کر کے منگا لو ا یوں ہی آ جاتی یہ چیز ہاں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا بہت فیسلٹیز ہو گئی ہیں ہاں مجھے تو یہ چیز وہ بہت اچھیے لگ لیکن میں زیادہ تر نا کپڑا وغیرہ یہ نہیں منگاتا میں گھر کی گروسری وغیرہ یہ یہ چیز سر ضرور میں آن لائن کر لیتی ہوں ہاں
ہاں تو مطلب جو ہمیں کسی بھی کچھ کھانا وانا بنانا ہے سبزی وبزی نہیں ہے گھر میں اگر تم وہ بھی منگاتی تو وہ بھی م فریش ملے گی کیکہ وہ فریش ہی مال دیتے ہیں وہ
اگر
ہر ایک کسی سے منگانے کے لیے بچے ڈھونڈتے رہو کوئی لا پتہ نہیں ہے ک دیر میں تو آن لائن منگا لو پچھ ہی منگا لو ٹماٹر ہریمیش آلو پیاز کچھ بی منگا لو سب کچھ ہمیں آن لائن جو مل جاتا ہے ذرا سی دیر میں
تو مطلب بہت آسانی سے آ جاتا ہے ہاں اچ ت میں ذای زحمت بھی نہیں کر پڑتی وہے گھر آ جاتا ہے ب اس میں پیسے نہیں ہوتے نااں
بالکل بھی کیا ن میم مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے کہ نامیں اپنا اور س
جی جی جی ہاں سر کہ رہی ہو آفر بھی چلتے ہیں ہم سنڈے ونڈے جس بھی آفر ہو گئے یا پھر فس بوگیا سنتا چل جاتے ہیں ہاں تو اس سے اور زیادہ مدد ہوات جی وس
ہاں
اب آن لائن شاپنگ اب جو کرتا رہتا ہے کرتا رہتا اس سے تو مطلب بونس ملتا رہتا پپائ ہ اور جو نیا نیا کرتا ہوس پہلی باری میں مونس ملتا ہے پھر اس کے بعد تو اسے کرنی پڑتی ہے سب ہاں یہی تو اب اتنے سارے ایپ چل گئے امزون فلپکارڈ میسو وشو تو مطلب ان میں سے سب سے زیادہ صحی ہے مطلب لنکج ہی لگتا ہے کیک کہ اس میں سارے مطلب کہ گروسری وراسری کچن وچن کا سامان وہ بھی اپنا تھوڑا سا مطلب ہٹ ہٹ کی جی روئے ان بچوں بھی ہو گیا مطلب اسٹور میڈیکل ویڈیکل کا سامان مل ج بہت آرام سے آ جاتا ہے مل جاتا ہے
ہاں صحیح کہہ رہیے آپ بالکل یہ تو ہے
کہ مطلب کہ جو امازون نا ان کی تو دلی ری ریسیپی ہ لوکیشن سلیکٹیڈ ہوتے ہیں یہاں پہ جانانی آتے ہیں یہاں کرنے ہوتے ہیں انہیں
ہمم
ہمم ہمم ہمم ہمم ہمم صحیح کہ رہی ہو
اب آن لائن اب ہم کچھ بھی منگا لو کچھ بھی ٹرائی کر لو مطلب بہت اچھے سے تمہیں مطلب دلائیں گے اور تمہیں قسمت کا یار چانس ہی نہیں ہے
ہمم صحی کہہ رہی ہو ہم ریٹرنس بھی کر سکتے ہیں ہمم
ہمم ہمم باہر جانے سے بچو اپنا ٹائم بھی بچتا ہے ہمم اتنے ٹائم میں جتنے ٹائم ہم باہرے ٹائم خرچ کر کر آئیں گے اتنا ٹائم ہم اپنا اور بھی کام لگایے کام میں لگائیں گے تو ہمارا اور ڈبل کام ہو جائے گا کیونکہ ہم ہمم ورنہ تو دو تین گھنٹے تو یوں ہی جاتے ہیں ہم مارکیٹ چلے جائیں تو ایک دو گھنٹے یوں ہی برباد ہو جاتے ہیں ہاں اس سے ہماری ٹائم کی بچت بہت زیادہ ہو جاتی ہے
جی جی بالکل مطلب مارکیٹ جانا میں تو سمجھ میں نہیں آتا فون میں تم آن لائن منگوؤ گے نا تو تم سب چیز سلیکٹ کر لو گے پھر اس میں صحیح رہتا ہے اپنا آرام سے آجائے گی تمیں دقت نہیں ہوگی تمیں باہر نہیں جانا پڑے گا تمہارے ٹائم وائم سب بچ جائے گا اور تمہارا پھر وہ آٹھ دس پندرہ منٹ میں آ بھی جاتا ہے
ہمم
تو اس میں آن لائن تبھی نا اچھی ہے اس تو یہ ہے تھوڑا کپڑا وپڑا تو مطلب ہم باہر خدی لاو اپنا خود بھی دیکھ کر تو زیادہ کرراتا ہے م آن لائن کپڑا تو باقی میں سم نہیں بارم گ تو اس لیے باقی باقی سامان تو تمہارا سارے ہی پرفیکٹ ملتا ہے اس تو کوئی بھی شکایت نہیں
ہاں آن لائن کپڑے تو میں بھی نہیں میں بھی نہیں منگاتی کپڑے وغیرہ لینے ہوتے ہیں مطلب ن مارکیٹنگ سے مارکیٹ ہی کرتی ہوں میں جاتی ہی نہیں ہوں میں باہر زیادہ تر پہلی بات تو اگر زیادہ کوئی فنکشن ہے تیوہار ہے خوش تب تب لانا ہے تو میں جب مارکیٹ جاتی ہوں تب میں کپڑے وغیرہ تب لے آی ہوں ورنہ زیادہ تر تو میں آن لائن ہی شاپنگ کرتی ہوں ہ ہ
ہاں ہم آن لائن شاپنگ کر لیتے تھ ہیں ہم اس سے فائدے بھی اور کوئی کوئی ایسی ہوتا ہے کوئی کوئی ایسا ای پہ مطلب کہ اس کی فراڈنگ چلتی ہے اب تم اسے پیسے پے کر دو گے وہ ار سامان نہیں لا کر دے گا اب کچھ ہے ایسے بھییا رہ اسس طریقے سے یہ فوڑ ہو تھا کہ آپ یہ آڈر کرنی جی آپ کو اتنی دیر میں یہ پارسل مل جائے گا ا تم کر دو گے اور سر اسے پیسے بھی پے ٹی ایم کر دو گی پھر وہ ملتی ہی نہیں ہے مطلب یہ ایسے کچھ لوگ کے دل میں ڈر بھی ہوتا تھاسے ہو تا بھی ہے مگر پھر انسان یہ سوچ ک اور نہیں کرتا اور ایک پ سے ڈیلیوری ولیوری اپنی ہاں یہی تو جب لوگ سوچتے مطلب لوگوں کو ایک چیز سے ملب دھوکا مل جاتا ہے نا پھر وہ انسان کرنے کی سوچتا ہی نہیں دوبارہ کہ آن لائن شاپنگ دو بارہا کروں میں ی نہیں کروں سوچتا ہے ہاں کہ ایک بار تو اس کے پیسے لگ ہی جاتے ہیں بےچارے
ہاں
ہاں یہ تو اب آن لائن شاپنگ میں رسک بھی ہے کہ تم نے کہیں فراڈ والے ایپ سے منگا دیے تو تمہارے پیسے چلے جائیں گے
ہوں سیحریو
ہاں ابن ایپو کے وب سائڈ ہوتی ہے اس ل منگا بھی سکتے ہو کی اس میں تمہارا ر پن واپس آ رہ تھا آجا س ہے
ہاں ہاں ہ
سائڈ ہی نہیں ان سے منگاؤ گے تو مطلب کہ تمہارا لاس تو ہوگا ہی ویسے بھی
ہاں سی کہری ہو بولچ تو فکائی ڈ ہوتی ہے اپنا کیش آن ڈلیوری میں تو کیش آن ڈیلیوری کرتے تی ہوں میں تو کبھی بھی پیٹی ایم سے نہیں کر دی جیسے میں تو کیش آن ڈلیوری کرے تواں
ہاں یہ تو بہت اچھی بات ہے کیش آ ڈیلیوری کرنی کیکہ پھر اپنا سامان ہاتھ نا آ جاتا ہے نا تو انسان دیکنے کے بد اس لے سکتا ہے آپ
کیونکہ آج کل فراڈ اتنا ہو رہا ہے نا کیا نام ہمیں پیس سے ڈال دو اور سامان آتا نہیں ہے چیز آتی نہیں ہے اپنا فون کرتے رہو
ہاں سی کاری اور بوک لسٹ م کر دیتے ہیںا پھر اوپر سے ایسا ہوتا ہے
ہاں تو فیکئی ڈی ہوتی ہے نا ان کی وہ فیکئی ڈی سے کرتے ہیں ہ ہ
مگر تم جن کی سائڈ ڑے ہیں ان سے کرو گے تو ان میں ت زر پروفٹ بھی ہو ہمار ٹائم وائم سے بچا ہاں تو م نے یہی بتایا کہ آن لائن شاپگ ریسیپ کرو بات ہے م تھوڑا سا دیکھ بھات رکھے اپنی ویب سائٹ وبائٹ پوری چیک کر کے اپنی پوری کنفرمیشن ل کہ فراڈ تو نہیں ہے سب کرو تو زیادہ اچھا رہتا ہے
ہاں سی ہے ہو
چلو صحیح پھر میں ہم بارے ہیں بعد میں بات کر تو
ہاں چلو ٹھیک ہے پھر بارے میں دوبارہ بات کریں گے آپ سے ٹھیک ہے اللہ حاظ
انشا اللہ حافظ